ہاں جی وعلیکم السلام اور سب خریت سے
ہاں جی خدا کی رحمت ہے آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب امی ابو آپ کا خاندان صحیح سلامات
بالکل بالکل سب صحیح سلامت آپ بتائیے آج کیسے یاد کر لیا آپ نے ہمیں
ہم نے کہا چلیے آپ اگر فری ہیں تو آپ سے بات کرتے ہیں کی ہم اپنی ابھی بیٹھ کے اپنی امی سے یہی ڈسکس کر رہے تھے کی جو وقت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو ہماری امی یہی بتا رہی تھی کی وقت کی تعمیز کیا ہوتی ہے اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے کیونکی ایک جو قدرت ہے ہر انسان ہر نسل کے لوگ ہیں دولت رت بے کے لباس سے قدرت سب کو الگ الگ بنایا ہے خدا نے نا لیکن ایک ایسا ہاں نعمت ہے بردان ہے جس میں خدا نے کبھی بھید بھؤ نہیں کیا وہ ہے وق وقت مطلب جو چوبیس گھنٹے کا ہمار کو وقت ملا ہے وہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو وہ چاہے کسی بھی نسل کا ہو برابر ملا ہے مطلب جو چوبیس گھنٹے ملے ہیں وہ ہمیں برابر ملے ہیں اب ہمیں یے سوچنا ہے کی ہمیں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو ہم نے کہا چلیے آپ سے بات کرتے ہیں آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کی وقت کی اہمیت کیا ہوتی ہے
بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے جسے آپ نے بتایا کی وقت جو ہوتا ہے محج اس بات سے باقی یے فرق ہمیں دیکھو بات کرنی پڑتا کی کوئی آپ نے جیسے کہا کی انسان امیر ہے یا غریب ہے تو ہمارے یے تو جو یے وقت ہوتا ہے بیش قیمتی لمحے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو وقت کو مطلب ہم ہر کام سمے پے کرتے ہیں تو ہم ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر پاتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو وقت ہوتا ہے وہ کوئی بہتی ہوئی ندی نہیں ہوتی کیو نکی ہم اسے باندھ نہیں سکتے وقت کو بس وقت کہ وہ ہمارا یے ہے کہ ہمیں اس کا صحیح سے صحیح طریقے سے اس تعمال کر کے ہم اس کو اس کا کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کی ہم نے کتنا سمے میں مطلب ایک ٹائم ٹیبل وغیرہ بناتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے وقت کی اہمیت
بالکل دیکھیے یے آپ نے تو بہت صحیح فرمایا کہ کی ہمیں ایک ٹا سمے کا سد اپیوگ کرنا ہے تو ہمیں ایک ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا جس میں ہمیں اپنا روز کا روٹین لکھنا پڑے گا کہ ہم کس سمے ا ٹھ ہیں کس سمے سیر کر کے جاتے ہیں کس سمے نہا دھو کر اپنا اللہ کا نام کا شکر کرتے ہیں پھر آفس جانا یا کوئی گھر کا کام کرنا پھر واپس آ کر اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ اگر ہم یوجنا سے کام کرتے ہیں ایک مکمل یوجنا بناتے ہیں تو ہمیں تناؤ سے مکتی ملے گی تناؤ سے مکتی ملتی ہے جس سے ہمارے چہرے پر سکون رہے گا سمے کے صحیح ادیوگ سے انسان کی کاریہ شمتا کا بھی نکھار ہوتا ہے وہ کم وقت میں زیادہ اور عمدہ کام کر پاتا ہے سماج میں اس کی ساخ اور افتہار بڑھ تی ہے ہمیں تو ایسا کچھ لگتا ہے کہ ہم ہی سمے کا سد اپیوگ اچھے سے کرنا چاہیے
بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے آپ نے جیسے ساخ ہمیں وقت کی کوس کا اپیوگ اچھے سے کرنا چاہیے جیسے آپ دیکھا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ دولت تو فر بھی کما سکتا ہے اور اپنی جو عجت ہے وہ بھی کڑی محنت سے پا سکتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا علاج کرا کر اس پھر صحت بھی سدھار سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک بار اگر جو وقت گجر جاتا ہے ہمارے ہاتھ سے اسے ہم کسی بھی دولت سے دوبار ہ پا نہیں سکتے اس لیے ہم تو کہتے ہیں بس وقت کی اہمیت کو ہر کسی کو سمجھنا چاہیے
بالکل بالکل صحیح فرمایا دیکھئے ہم تو آپ سے دیکھ کہ ہمیں اس بات پر ایک شعر یاد آیا وقت کو جیا نہ کر یہ لوٹ کر نہیں آتا وقت کو جیا نہ کر یا لوٹ کر نہیں آتا جندگی کا کارواں ہے پھر راستہ پاتا نہیں مطلب اگر دیکھا جائے تو اس شبد میں کتنیی گہرائی ہے کہ وقت جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی ویسٹ نہیں کرنا جیا نہیں کرنا کیونکہ جو وقت چلا جاتا ہے وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتا جندگی کا کارواں پھر راستہ پاتا نہیں دیکھو ایک اگر آپ کی عمر نکل گئی تو عمر کے بعد وہ عمر بھی واپ س نہیں آئے گی اگر آپ اس سمے جوان ہیں اچھے ہے مطلب ہے ہارڈ ورکنگ ہے تو اگر آپ کی عمر نکل جائے تو آپ جتنا محنت جو کر سکتے ہیں وہ محنت آپ آگے آنے والی عمر میں نہیں کر سکتے نا تو ہم تو اس لیے یہی کہیں گے کہ محنت کریے اپنے وقت کا جیا مت کریے صحیح استعمال کیجیے اور سب کچھ صحیح سلامت کریے ج کال کرے سو آج کر آج کرے سو اب تو کپل میں بھرنی ہوئے گی بھوری کرے گا کب آپ اپنے را کو اپنے کامیابی کر جو کام آپ کل کے اوپر مت ٹالیے نا سمے کی اہمیت کیا ہوتی ہے اپنے کام وہ کل پر مت ٹالیے آپ آج کرنا ہے تو آج ابھی کرنا ہے تو ابھی
بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے کی وقت کا ہمیں صحیح سے مطلب پربند کر کے چلتے ہیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی ہمیں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کی ہمارے سمے کی بربادی بھی ہوتی ہے اور ہمارا کام بھی پھر لیٹ ہو جاتا ہے ہمیں یے سمجھنا چاہیے کی کون سا کام ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور اس کو بار بار ٹل نا بھی نہیں چاہیے ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اس اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے
بالکل بالکل صحیح کا دیکھیے شب بے بداری مطلب آپ کو اپنے جو سمئے ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بدلاؤ لا کر شبے بداری مطلب جو سونے سے پہلے اب اگلے دن کے کام کی چی بنا کر سوئے کہ ہمیں اگلے دن یے کام کرنا ہے ایسے کرنا ہے یے کام کا یے والا وقت ہے تو دیکھیے آپ کا کام کتنی جلدی ہو جاتا ہے اور پھر صبح ہے کاجب صبح ہے شادی تک صبح جلدی اٹ نے کی عادت ڈالیں صبح کے بعد فضا میں جو سکون اور تجگی ہوتی ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتی اس سے آپ کی جو کریٹیوٹی ہے طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے آج کے دور میں جیسے سوشل میڈیا ہے ہم لوگ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ہمیں سونے سے پہلے دو گھنٹے پہلے سوشل میڈیا سے دور رہنا پڑے گا تاکی یے سب گیجٹ بند کریں گے تو ہمیں صبح جو ہے وہ وقت پے ہماری نیند گھلے گی جس سے ہماری جو رات کی یوجنا بنائی ہوئی ہے وہ سفل ہوگی
بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کی وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے آپ کی جیسے آپ نے کہا کی رات کو موبائل فون سے اس سے اگر ہم دوری بنا کے رکھتے ہیں تو صبح آپ نے دیکھا ہوگا کی ہماری نیند بھی اپنے آپ کھل جاتی ہے اور گھر آپ نے دیکھا ہوگا اس پھر ہمیں وقت میں سارے وقت سے ہمارے کو سارے کام کرنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے نہیں تو ہم سوچتے رہتے ہیں کی ابھی کرتے ہیں یے کام تھوڑی دیر تک کر لیں گے پھر آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹائم پے ہمیں اگر ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو ہم اپنے لیے وییام بھی کر لیتے ہیں پارک بھی چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر سیر بھی کر لیتے ہیں اور اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا سواستھ بھی کتنا اچھا اور بہتر رہتا ان سب چیزوں سے اگر ہم وقت کا صحیح سے استعمال کرتے ہیں تو
بالکل صحیح فرمایا دیکھیے وقت تو ایسی چیز ہے جو کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رک تا ہمیں وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے ہمیں مینجمنٹ کرنا پڑے گا ٹائم کو لے کر کی ٹائم کے ساتھ ہم چل سکیں کیوں کی ہم ایک انسان ہے خدا کی دی ہوئی رحمت ہے ہمیں سمجھ ہے تو ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے کیونکی وقت نہ کسی کا دوست نہ کیسی کا دش من آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیوں کے امیر ہے تو اس کا وقت اس کا تا ہے ہم غریب ہیں تو وقت ہمارا دشمن ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ وقت کا سلوک کریں گے وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو آپ کا جو م قدر ہے وہ چمک جائے گا آپ ہر لمحے کو خیر قدم کر کر نئی زندگی کے سے چلیں گے تو آپ کو ترقی آپ کے راستے اپنے آپ قدم چومے گی نا کہنے کا ہمارا تاتپر یہی ہے تو کامیابی کو آپ خود بخود آپ کی دہلیج پر دستک دے گی
بلکل ٹھیک فرمایا وقت کا دیکھو اگر ہم اچھے سے استعمال کرتے ہیں تو آپ نے دی کھا ہوگا چاہے کوئی بچہ ہے چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی بزرگ ہے تو اس کو مطلب ہر چیز کے لیے ٹائم بھی مل جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کی وقت پر اگر ہم کام کر تے ہیں تو اس سے ہمارے کو اپنی زندگی میں کتنی کامیابی بھی ملتی ہے اور ہم اپنا دیکھو اب کوئی ہمیں کام کرنا ہے اپنا کوئی ویوسائے بھی کرنا ہو پتا ہے تو ایک وقت ہی ہوتا ہے جس میں سے ہم ہم کہیں گے نہیں آج کر لیں گے کل کر لیں گے تو ٹائم سے اگر ہم اپنا کام بھی کرتے ہیں تو ہمیں اس اس میں بھی کہ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی کامیابی ملتی ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ وقت کا جو جو انسان اچھے سے استعمال کرتا ہے اور ٹائم سے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بناتا ہے کہ ہمیں یہ کام ایسے ایسے کرنا ہے تو ہم کام بھی جلدی کر لیتے ہیں اپنے سارے اور ٹائم سے کر لی تے ہیں اور ہمیں ہر چیزوں کے لیے ٹائم کام کرنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے
بلکل دیکھیے یہ بات تو آپ نے بلکل صحیح فرمائی ہم آپ سے آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ سمے کی قدر کرنی چاہیے سمے کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہتا اس لیے ہمیں سمے کے ساتھ چلنا ہے ہمیں اس کی قدر کریں گے تو وہ بھی ہماری قدر کرے گا وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر اس کی عادت بھی آدمی سی ہے دیکھے چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچ اچھا لگا خدا حافظ
اللہ حافظ